م وہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسےیا بھائی جان
ہاں بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
جی شکر اللہ کا ٹھیک ہوں
تو بھائی جان آپ کیا کر رہے ہو
بس بیٹھا ہوں آپ بتاؤ آپ کیا کر رہے ہو کیسا ہے موسم وہاں
بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں موسم بھی بہت ہی اچھا ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ پہلے مجھے ایک بات ب تو بتاؤ آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے آپ کے ابو جان امی جان
جی بالکل ہاں سب ٹھیک ہے شکر اللہ کا آپ بتائیں آپ کیسے ہے آپ کی گھر والے کیس ہے ماں پتا کیس ہے
جند سبھی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے میں تو بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا بیٹھا ہی ہوں تو آپ سے ہی کر ب کچھ بات کر کے کچھ جانکاری حاصل کر لوں
جی بالکل
ہاں بولی بھائی جان
تو آج ہم بات جی بالکل بالکل آج ہم آج ہم بات کریں گے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جسے ہم اس ش آارٹ میں اے آئی بولتے ہیں
ہاں بھائی جان بہت ہی اچھا ٹاپک ہے
تو بتائیں آپ مجھے ذرا کچھ اس کے بارے میں
جان بہت ہی اچھا ٹاپک چنا ہے میرے بھائی تو مجھے ہی پتاہ ہے پ بات کرتے پہ مزہ آئے گا ہے نا تو بھائی جان میں آپ کو بتا میں آپ کو بتا دوں کہ مط کہ آ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ اے آئی کو بولتے ہیں میرے خیال سے تو آج کے دور میں اے آئی بہت مشہور ہو چکا ہے تو ہر طرف اس کا ذکر ہو رہا ہے موبائل فون کمپیوٹر ہاسپتال سکول بینک اور بڑی بڑی کمپنیز میں اے آئی کا استعمال تو ہوتا ہی ہوتا ہے تو اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں نقصانات بھی بہت سارے ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب کہ اے آئی کیا ہوتا ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب ہے کہ مشین یا کمپیوٹر کو اس طرح تیار کیا جائے کہ مطلب کہ وہ انسان کی طرح سوچ سکے مطلب کہ سیکھ اور سکھائے اصلح اور فیصلے کرے تو یہی مشین کو مطلب کہ اتنا سمجھدار بنانا کہ وہ کچھ کام خود کر سکے ہے نا تو آپ فرمائیے کچھ
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی اے آئی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو مشینز اور کمپیوٹرس کو انسان کی طرح سوچنے سیکھنے اور فیصلے لینے کے
سلیحت دیتی ہے آج کے دور میں اے آئی ہمار ہماری روزمرہ کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے
ہاں بائی جے
ہم روز اے آئی کا استعمال کرتے ہیں چاہے ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو موبائل فونز موبائل فون کا وائس اسسٹنٹ گوگل میپس یوٹیوب اور نیٹ فلکس کیڈ آن لائن شاپنگ سجیشن اور چیٹ جی بی ٹی جیسی اے آئی ٹولز اس کے کی مثالیں ہیں
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی بہ آج ہم روز اے آئی کا استعمال کرتے ہیں لیکن اکثر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا جب ہم مطلب موبائل میں وائس اسسٹنٹ سے بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے ابھی ابھی کہا مطانہ جب یوٹیوب ہمیں ہماری پسند کی ویڈیوز دکھائے جب گوگل ہمیں مطلب کہ صحی جواب دیتا ہے تو یہ جواب آن لائن شاپنگ والی ایپ ہمیں چیزیں سجیسٹ کرتی ہے تو یہ سب اے آئی کی مدد سے ہوتا ہے ہے نا تو اے آئی نے تعلیم کے میدان میں بھی ملب بہت مدد کی ہے مطلب کہ آج اسٹوڈنٹس گھر بیٹھے مشکل سوالوں کے جواب ڈھونڈ سکتے ہیں نئے نئے ٹاپک سیکھ سکتے ہیں اگر کسی بات کو سمجھنا سمجھنے میں مشکل ہو تو اے آئی اس کو مطلب کہ آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہے تو اس سے مطب کہ وقت بھی بچ جاتا ہے اور پڑھائی بھی بہتر
جی بھائی جان بالکل صحیح بات کہی آپ نے
ہاں بھائی
ہاسپٹلس میں اے آئی ڈاکٹرس کی مدد سے مطلب مدد کی وجہ سے مطلب علاج کرتے ہیں کئی سارے ایسی بیماری ہیں جن کو مطلب جو بیماری دور دور کرتے ہیں اے آئی کی وجہ سے اے آئی ٹیکنالوجی اس میں یوز ہو جاتی ہے تو اے آئی بہت سپورٹ کرتا ہے آج کی روزمرہ زندگی میں
ہاں بھائی ج
اہم حصہ بن چکا ہے ہماری زندگی کا تو مطلب جو بچے یہ ہے مطلب میں سبھی بچوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی جاب مطلب ڈھونڈنا چاہتا ہےج آج کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ اے آئی کے بارے میں پڑھے
ہاں بھائی جان بہت ہی اچھا ہوگاپ نے تو بھائی جان اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ابھی کہاں مطب کیا ہسپتالوں میں آئے ڈاکٹرس کی مدد کرتے ہیں ہاں یہ بات مطل کہ بہت ہی آپ کی بات سے بالکل میں سہمت ہ میں نے خود دیکھا ہے مطلب کہ رپورٹ دیک مطلب کہ دیکھ کر ڈاکٹر کو بہتر مشورہ ملتا ہوتا ہے ے اسے مطلب کہ علاج تیز اور بہتر ہو سکتا ہے لیکن مطلب کہ آخری فیصلہ ہمیشہ ڈاکٹر ہی کہتا ہے تو کہتے ہیں مطلب کہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ میدان کھیتی کے میدان میں بھی آے کا استعمال ہو رہا ہے مطلب کہ اے آئے موسم کی معلومات دے سکتا ہے کسی وقت مطلب کہ بیچ بویاں جائےائے کس وقت نہیں بیجا بویا جائے تو اس سے مدد کرتے ہیں تو اس سے فاصلہ بہتر ہو سکتا ہے اور مطلب کہ محنت کم لگتی ہے تو ٹریفک کے نظام میں بھی اے آئی کا مطلب کہ کدھر اے آئی کا مطلب کہ بہت ہاتھ ہے تو کچھ شہروں میں سمارٹ ٹریفک سگنلس اے آئی کی مدد سے چلتے ہیں اس سے ٹریفک کم ہوتا ہے اور مطلب کہ سفر آسان بن جاتا ہے نا بھائی جان
ل بھائی جان آپ نے کافی اچھے سے بتایا کہ ا آئی مگر وہ آپ یہ بھی مان لو کہ اے آئی انڈائریکٹلی مطلب ہمارے سے جڑا ہوا ہے کیونکہ ہمیں ہم نے انہیں بنایا ہے ہم بھی ان کو کمانڈ دیتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں بالکل ہمیں انسان کا شکریہ کرنا چاہیے جس نے وہ بنایا
ہاں بھائی جان
جی بالکل ہم روز اے آئی کا استعمال کرتے ہیں چاہے ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو کہیں پر بھی استعمال کرتے ہیں اے آئی کے بہت فائدے ہیں یہ مشکل کام کو آسانی سے سے اور جلدی کر سکتا ہے یہ وقت مطلب وقت بجاتا ہے وقت کی کمیاں نہیں کرتا ضائع نہیں کرتا وقت ہ تھوڑی تھوڑی غلطیاں ہوتی ہے اے آئی میں لیکن وہ کافی مطلب نائنٹی نائن پرینٹ چانس ہوتا ہے کہ اچھا ہی ہوتا ہے
ہاں بھجان تو اسی کے حساب سے مطلب کہ کیا ہوتا ہے کہ بینک اور ملک کی تجارت میں بھی اے آئی کا استعمال ہوتا ہے مطلب کہ ا آئے دھوکا مطلب کہ دھوکے کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے مطلب کہ گراہک کی ضرورت سمجھ کر اسے مطلب کہ متاثر مشورہ بھی دے سکتا ہے اس سے مطلب کہ کم کام جلدی اور بہتر ہوتا ہے یہ آئی کہ مانا کہ بہت سے فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ وقت بچاتا ہے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے یہ غلطیاں کم ہوتی ہے جیسا اپنی ابھی ابھی کہ اپنی بہت ہی اچھی بات ہے کی تو میں ان باتوں سے بالکل ہی واقف ہوں تو کام کی رفت ر تیز ہو جاتی ہے لوگ نئے نئے مطلب کہ مطلب کہ پر کا کر سخ ہیں لیکن ہر چیز کی طرح اے آئی کے بھی کچھ نقصانات بھی ہیں تو میں آپ سے بھی کچھ کہنا سننا چاہتا ہوں
جی بالکل کافی مطلب کافی نقصانات بھی ہے اے آئی کے جس اس طرح سے ہر چیز کا فائدہ ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے تو اے آئی کا نقصان یہ کہ کچھ نوکریاں آٹومیشن کی وجہ سے کم ہو سکتی ہے اگر اے آئی کا غلط استعمال کیا جائے تو پرائیویسی اور سائبر سیکورٹی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو یہ نقصانات ہیں اے آئی کی
ہاں بھائی جان تو میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر اے آئی ہمیں ایک طرف سے نقصان بھی پہنچاتا ہے تو دوسری طرف سے فائدہ بھی پہنچاتا ہے دیکھیے مانا کہ جیسے ایک کوئن کے دو سائڈ ہوتے ہیں پیسے ہی ہر چیز کے دو سائڈ ہوتے ہیں ایک سائڈ سے اسے ایک سائڈ سے وہ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے ایک سڈ سے وہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے مطلب کہ اسی طرح مطلب کہ اگر لوگ ہر کام اے آئی پر چھوڑ دیتے تو ان کی ملب کہ اپنی سوچ اور محنت کم ہو سکتی ہے کچھ نوکریاں بھی مطلب کہ متاثر ہو سکتی ہیں کیونکہ کچھ کام مشینیں کرنے لگتی ہے تو اس لیے ہمیں ا آئی کو صرف مدد کے لیے اس
جی بالکل آپ نے سنا یہاں کا خھائی جان کے کئی لوگ مطلب گھر بیٹھے مطلب جاب کرتے آن لائن جاب کرتے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ وہ مطلب زیادہ مب گھر میں بیٹھتے ہیں دن بھر رات بھر تو وہ مطلب مطلب وہ پیسہ تو کما رہے ہیں لیکن وہ اپنے مطلب جسم کو بہت کمزور کر رہے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے نہ نہ کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں نہ کوئی حرکت کرتے ہیں تو اس سے یہ پرابلم بھی ہو سکتی ہے
ہاں بھائی جان تو اسی مطلب کہ اسی کے ساسا ایک اور بات یہ ہے کہ کبھی کبھی غلط مطلب کہ معلومات بھی دے سکتا ہے تو اس لیے ہمیں مطلب کہ ہر بات بنا سوچے سمجھے سچ نہیں مان لینا چاہی ضروری معلومات کو ہمیشہ مطل کسی بھی بھروسے مند ذریعے سے جان لینا چاہیے آج کل بہت سے اسٹوڈنٹس مطلب کہ تعلیبم اے آئی سے ہوم ورک کرواتے ہیں لیکن صرف جواب لینا کافی نہیں مطلب کہ اصل مقصد سیکھنا ہے اگر ہم خود نہیں مطلب کہ سمجھتے تو امتحان اور زندگی دونوں میں مطلب کہ مشکل ہوگی تو اے آئی ہمیں راستہ دکھا سکتا ہے لیکن چلنا ہمیں خود ہی پڑتا ہے نا بھائی جان
جی بالکل بھائی جان آپ نے کافی صحیح سے بولا آپ کو پتا ہے کیکہ یہ آئے کا زمانہ ہے اگر کوئی مطلب ایسا مطلب نیوز بناتے اے آئی کے ذریعے جو بالکل ہی ریئل لگتا ہے وہ کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ ہی مطلب پھیلتا ہے یا مطلب کسی ل بھی مطلب امیج خراب کرتے اے آئی کے ذریعے اسے ایڈٹ کرتے تو پھر اپلوڈ کرتے تو اس سے کافی دقتیں آتی ہیں لوگوں کو یہ بہت ہی غلط ہے
ہاں بھائی جان تو اسی کی سسا ہماری مطلب کی ذمہ داری ہے کہ اے آئی کا استعمال اچھی کاموں کے لے کرے تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کے لیے اور ملب نئے مطلب کہ خیالات پیدا کرنے کے لیے اگر اے آئی کو مطلب کہ غلط استعمال کیا جائے تو نقصان ہو سکتا ہے اس لیے ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ اے آئی کا استعمال کرنا چاہے تو آخر میں بس میں میرے بھائی میں ا انا کہنا چاہوں گا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک بہت ہی قیمتی اور مفید ٹیکنالوجی ہے اگر ہمیں اس کا صحیح استعمال کرے تو یہ ہماری زندگی کو آسان بنا سکتا ہے لیکن ہمیں اپنی محنت اپنی سوچ اور اپنی سہیلیت مطلب کہ سہوولت کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہی ا انسان کی مدد کے لیے بنی ہے انسان کی جگہ لینے کے لیے کے لیے نہیں میرے بھائی بتائیے آپ بھی
جی بالکل بھائی جان آپ کو پتا ہی ہوگا کہ مطلب آج کل مطلب لوگ س مطلب سیلف اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں مطلب زیادہ تر لو گھر میں نہیں پڑھتے ہیں زیادہ مطلب اسکول یا مطلب کالج والج نہیں جاتے ہیں لوگ تو یہ کافی فائدہ دیتا ہے ان کو ہر لڑکا ہر کوئی مطلب اسٹوڈنٹ جسےم کہتے ہر کوئی طالب علم گھر بیٹھے آن لائن پڑھتا ہے اسی کے ذریعے اگر اس سے کوئی کنفیوژن ہوتی ہے تو وہ مطلب کتنے سارے اے آئی ٹولز ہیں تو اس کا استعمال کرتے مطلب چکر میں وہ مطلب اس کا مطلب ڈفائن کرتے سو سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائی آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا انشاء اللہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی آپ کا شکریہ السلام علیکم